ہلو ہلو آواز آ رہی ہے
بھائی جان آواز آ رہی ہے
السلام علیکم ممبائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان
اور کیا س وہ ٹھیک ہے
ہاں میں ٹھیک ہوں بھائی جان تم سناؤ تم کیسے ہو
میں بھی ٹھیک ہوں آج کل کیا ہے کہ یہ پالوشن چل رہا ہے تو میں نے سوچا یار بات ہی کر لوں گ تو پولوشن سے ہی بات کرنے کی جی جی
ہاں ضرور کیوں نہیں بات کرنی بھی چاہیے
ویسے ہی میں نے ابھی کچھ سمے پہلے وہ پڑھا تھا ایک نبندند پڑھا تھا پولوشن کے بارے میں تو میں سوچا بات بھی کر لوں تو آپ میں نے پالوشن کے بارے میں پوچھوں کوئی کسی کی کیا ہی رائے رہتی ہے
ہاں یہ بہت اہم موجوع ہے آج کل پردوشن پوری دنیا کے لیے بڑی بڑا مسئلہ بن گیا ہے
ہ وہ تو ہے بالکل صحیح بات ہے ویسے یہ بتا پر پ سے کیا مراد ہے
ہاں جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے چار اور کا جو آس پاس ماحول ہے جیسے ہوا پانی زمین اور انسانی گتیودیوں کی وجہ سے جو دشت ہو جائے اسے ہی لگ بھگ پارمنٹ پالوشن کہتے کیا ہیں
ہ بات تو صحیح ہے یار مجھے کیا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ آج کل ا ویو کا پردوشن ہوتا ہے یہ ایئر پالوشن ہے نا اس کا تھوڑا زیادہ مسئلہ ہے آج کل
ہاں ہاں ضروری ہے کیونک باہنوں کا نکلنے والا دھواں ہے جو ادوگ ہے ان سے نکلنے والا دھواںتا تھا کارخانوں سے بھی نکلنے والی جیسی جہریلی گیسیں ہوتی ہیں کچرا جلانے سے بھی ہبا پردوشت ہوتی ہے
ہاں وہ تو ہے بھائی جانیار کیا ہی کریں کہ آج کل تم نے تو دیکھا ہی ہوگا دللی ہے بڑی بڑی سٹی ہے نوئیڈا ہے ان میں تو لوگوں کا حالت اتنا خراب ہو گیا ہے نا بھائی اللہ رحم کر مطلب کیا ہی بتاؤں وہاں پہ میں کہ تھا ایک دو دن ایگزام دینے کے لیے میں صبح جا گا نا تو میرے بھائی جو ناک ہوتی ہے نا اس کے اندر ایسا کالا کالا جم گیا میں نے منہ دھویا تو ایک دم کالا کالا چھوٹ رہا تھا پتا ہی نہیں وہاں پہ بچارے کیسے کر رہے ہوں گے وہ اپنا گجاراتت
انہوں نے سبھی نے اب تو کیا ہے کہ ایئر پیوریفائر لگوا لیا ہے بٹ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے سمسیایں ہیں
ارے ایئر فئر کیا ہی کریں وہاں پہ کیا لوگوں کو ایک تو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے کاں سیا س بیماریاں ہونے لگ گئی ہیں تو میرے حساب سے تو یار واو پردوشن کا تو کچھ زیادہ ہی ہے مطلب ہاں اور بھی پردوشن ہے دونی پردوشن ہوا تھا جل پردوشن پر وایو پردوشن آج کل زیادہ ایک اہم مدا نہیں بن گیا
ارے بالکل خاص کر بچوں اور بزرگوں پر اس کا زیادہ اثر پڑتا ہے
ہوں ویسے جل پردوشن بھی ایک سمسیا ہے اپنے بھارت میں
ہاں صحیح ہے کہ جب ندیاں تالاب جھیلیں اور جو بھی جیسے کہ ان میں رسائنک پدارت ملایا جاتا ہے تو پانی پردوشت ہوتا ہے ہم نے بھی کہئی دیکھا ہے جیسے کہ ہم کبھی کبھی آ جے پور میں گئے ہیں تو جے پور میں جو ندیاں ہیں بیچ میں تو ان میں کچرا ہوتا رہتا ہے اور جیسے بھی ہمارے بارت کی تو لگ بھگ ساری ندیاں ہی پردوشت کر رہا کی ہیں
بھائی میں بتاؤں جو مچھلیاں وہ بچاری ہے اور آج کل سب سے بڑی سسیا کا میں نے دیکھا تھا یمنا ندی کا پانی تھا نا بھائی صاحب یمنا ندی میں اتنا کچرا کا پانی وغیرہ ہوتا ہے نا اکٹھا میں جیسے آگرہ جیسی ان میں گیا ہوں تو بھائی صاحب اتنا گندا پانی مطلب کہ بھائی اس کے اندر میرے کو تو لگتا نہیں کہ کوئی بھی جد جیو ہوگا وہ بچا ہوگا
ہاں آج کل دیکھا ہوا تم نے بہتا ہوا جل بھی آج کل کالا ہو گیا ہے تو پردوشن کا تو بہت ہی زیادہ سمسیا رہ ہے
اور سب سے بڑا کیا ہے کہ پلاسٹک کا بھی بڑا مسئلہ ہے پلاسٹک کا جو ڈال دیتے ہیں لو لوگ جو کچڑے کے لیے وہ بھائی صاح وہ ڈیزولو تو ہوتا نہیں ہے پانی میں جا کے وہ کیا کہ بچارے مچھلی ہے اور جو جلی جیو ہے وہ تو ج رہے ہیں ان کی ویسے بیماریاں اور پھیل رہی
مطلب کہ کہہ سکتے ہیں بڑا کارن ہے کہ یہ کیا ہے نا اس کا نہ تو یہ گغلط ہے نہ ہی وہ کہتے ہیں نا یہ کمپوزڈ اس کا کوئی اپگھٹک ہے تو اس سے کا سے نش نہیں کیا جاتا اور یہ رہتا ہے کافی سمے تک رہتا ہے جو زمین ہے اس کو بھی پردوشت کر رہا ہے اور جو پلاسٹک کی بیگ ہو گئے جیسے کہ جضروری سامان لانے والے جو بیگ ہوتے ہے نا جیسے کہ پنی وغیرہ ہو گئے تو انہیں پشو بھی کا لیتے ہیں تو ان کے لیے بھی پرابلم ہے تو اب تو کافی سمسیا ہی ہے اس چیز سے
ملکم کرنا چاہی صحی میرے حساب سے تو کپڑے کے یا جھوٹ کے بیگ آ رہے ہیں نا آج کل بنے آج کل تو بڑے بڑے مال ہیں وہ لوگ بھی اس کا وہ کرنے لگ گئے ہیں کہ اب تو پلاسٹک کے ن بیگ یوز کر کے کپڑوں کے بیگ اور جھوٹ کے بیگ
ہاں ہاں یہ تو ایک گمبھیر ہی سمسیا سمجھو اس چیز کو تو
ہ تمہارے حساب سے دونی پردوشن کے بارے میں تمہارا کیا وچار ہے
دونی پردوشن بھی ایک سسیا ہے جیسے تیز اورن ہو گیا لاؤڈ اسپیکر ہوگے مشینوں کا تو دونی پردوشن پیدا کرتا ہے اور دیکھا جائے تو جو سڑک کے کنارے جو گھر ہوتے ہیں تو ان میں تو زیادہ ہی سمسیا رہتی ہے
ارے بھائی میں کیا ہی بتاؤں اس کی وجہ سے تو کیا ہے کہ جو دونی پردوش ہوتی نا بھائی میں اوروں کا تو کیا میرا خود کا مائنڈ ایسا چڑچڑا سا ہو جاتا ہے اور بھائی سا نیند کی سمس اگر جیسے میرے گھر کے اور پاس جو جو ہوتی ہے نا نکاح وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے تو ان دنوں جو ڈی جے بجاتے ہیں وہ لوگ ان دنوں میرے کو ندی نہیں آتی اور جیسے میری پڑھائی وغیرہ کا تھوڑا سا ہوتا ہے تو اس میں بھی اندازی ہواتی ہے مطلب پڑھی نہیں پاتا میرا من ہی نہیں ایک کا گروپ پتہ
ہاں ہاں میں نے کافی لوگوں سے سنا ہے اور خود بھی یہ محسوس کیا ہے جیسے لوگوں کو مانسک تناؤ ہو گیا نیند کی سمسیا ہو گئی تو اور کوئی جیسے آرٹ کا پیشنٹ جو مریض ہوتے ہیں ہردے والے ان کے لیے بھی بہت سمسیا رہتی ہے اس سے اٹیک بھی بہت جلد آتا ہے جو آس فانڈ ہوتی ہے جو ڈی جے والی تو وہ تو دیکھا جات تو ایک طرح سے خطرہ ہی ہے لوگوں کے لیے بٹ کیا کریں آج کل لوگ شادی پارٹیوں میں جو نکاح ہو گئے ان میں بجاتے ہیں اور چلاتے ہیں تو اب سمسیا تو ہے ہی بٹ کر بھی کیا سکتے ہیں لوگوں کی اپنی اپنی سوچ اور سمجھ ہے
ارے وہ وہ کیا کہتے ہیں تم نے دیکھا ہوگا کئی بار جب ہم لوگ رستے میں چل رہے ہوتے ہیں اپنے کسی بائک سے یا کچھ سے بڑے بڑے ہورن لگوا لیتے وہ بہت تیز والا اور کبھی کبھی وہ ہمارے سائڈ میں آ کے ایک دم بیاار نہیں لگتے تو ایک دم سے کانپنے لگے مطلب ایک دم کپ کپی سی آ جاتی ہے اس سے کئی لوگ تو گر جاتے ہیں میرے دوست تھا وہ ایسے ہی جا رہا تھا تو ایک دم سے سائڈ میں آ کے اسپیڈ میں تھا اس کا بک تو ایک دم سے اس نے ہارن بجایا تو وہ کپ کے گر پڑا تھا اس کے چوٹیں آ گئی تھی گمبھیر
ہاں ہاں یہ تو ایک دیکھا جائے تو س سامانیہ پرابلم نہیں ہے یہ بہت بڑی سمسیا ہے اور اپنی پرکرتی کو بھی لوگ دنا بدن نشٹ کرتے ج رہے ہیں اور جیسے دیک پیڑوں کی کٹائی کو تم نے دیکھا ہی ہوگا آج کل بہت نقصان پہنچا رہے ہیں یہ لوگ
ہاں یار پیڑوں سے تو ہمیں آکسیجن ملتی ہے وہی واتورن کو کنٹرول کر کے رکھتے ہیں اور لوگ کیا ہے کہ آج کل اپنے فائدے کے لیے اپنے فرنیچر سجاوٹ کے لیے کھڑکیاں ان کے لیے کٹواتے جا رہے ہیں
ہاں دیکھیں تو اگر پیڑ کم ہو گئے تو گلوبل وارمنگ کی بھی سمسیا بڑھ جائے گی تو اب کیا ہی کریں
میرے حساب سے تو ہر ویکتی کو پیڑ لگانا چاہیے مطلب سال میں کم سے کم ایک ویکتی کو ہزار پانچ سو پیڑ تو لگانا چاہیے بھائی میں تو یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ ہو گیا نا تو گلوبل وارمنگ سے بچیں گے پالوشن ک کم ہو جائے گا اور بات و ہے وہ اپنا سنتلن ہو جائے گا موسم آج کل بگڑ چکا ہے تم نے دیکا ہے یہ سب اسی کی دن ہے جو پردوشن ہے نا انیں کی دین ہے
ہاں ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ ہمیں لووں کو ہم لوگوں کو ہی د سے اک پیڑ لگانا ضرورت ہے ان سرک تو وش روپن ابھیان بھی چلا رہی ہے بٹ جو کہتے ہیں نا کہ زمین پر کام نہیں ہو رہا وہ والا سمسیا چل رہی ہے سب کاغذوں میں چل رہی نہیں زمین پر ایسا کچھ کام نہیں کروا ہو رہا ہے ایسا
ہ وسے چاہے نا اگر عوام ہماری جو عوام ہے وہ چاہے تو مل کے وہ کر سکتی ہے بڑھیا طریقے سے ہمنے لیے جیسے کہ میں نے کئی پڑھے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنا ایک بنا لیتے ہیں سموہ بنا کے کہ ایک اپنا گروپ بنا کے بڑھیا کام کرتے ہیں جیسے کہ ایک راجستھان میں ہے گاؤں را سبند وہاں پہ لڑکی وغیرہ انہیں پہ گیارہ سو پیڑ لگاتے ہیں مطلب بڑھیا ہے ایسے ہونی چاہیے
ہاں ہاں وہ تو میں نے بھی سنا ہے اور پڑھا ہے گو پی پلتری گاؤں را سمبند لے کا تو اس میں تو ہے ایسا کہ لڑکی کے جنم ہونے پر گیارہ سو پودے کی ایک سو گیارہ پودے کتنے لگائے جاتے ہیں ویسے ایک طرحتے تم بھی دیکھو کہ وہ پرکرتی ہوتی ہے اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم کو ہی پرکرتی کی ضرورت ہے تو یہ سب لوگوں کو جاننا پڑے گا اور اسی میں سب کی بھلائی ہے
اللہ نے ہمارے ہمیں ایسا خوبصورت بنا کے دیا ہے اس پرکرتی کو مطلب کہ سبھی لوگوں کو مل کے رہنے کے لیے اور وہ دیا ہے لیکن ہم جو لوگ ہیں نا انسان ہے نا وہ اس کو بگاڑتا جا رہا ہے اللہ کی بنائی ہوئی اس خوبصورت دنیا کو لوگوں نے ایسا کر رکھا ہے کہ اپنے سوارھ کے لیے پردوشن پھیلا پھیلا کے اس پریاور کو پورا ختم کر رہے ہیں پرکتی
ہاں ہاں ہمیں ویسے بھی ہم بھی لوگ پردوشن کو کمی نہیں چھوڑ رہے ہیں جیسے کہ جل ہو گیا واو اور جیسے کہ ہم ان کا بھی ادھ دون کر رہے ہیں تو اس سے بجلی ہو گئی اور جو ہو گیا تو ہمیں ان کی بھی بچت کرنی چاہیے جیسے پانی بجلی تو ہم کو اپنے آپ سے بھی خود کو قدم میں اٹھانا پڑے گا
سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں ان چیزوں کو بچا کے چلو جو بوشیہ میں ہمارے جو آنے والی پیڑھیاں ہیں وہ ان چیزوں کا فائدہ دے سک بننا تو تمہیں پتا ہی ہے کہ اس کا بہت برا آپ ہونے والا ہے ہمارے ہمارے پورے عوام پہ
ہاں سمسیا تو بڑھے گی نہیں سدھریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا پڑے گا
کوئی نہ چلو بڑھیا ہے امید ہے کہ پریاور اور سوچھ اور سرکچت میں یوگدان رہے گا میں تو چاہتا ہوں آپ بھی کرتے رہنا
جی جی بھائی جان
ٹھیک ہے ان شاء اللہ چلو میں چلتا ہو
ٹھیک ہے بھائی جان ٹھیک ہے بھائی جان
خدا حافظ
گے خدا حافظ